وعلیکم السلام بھائی جان ہاں بھائی ہم کھا بتا بھ آپ کھانای کیا کیا پیسے کیں بھیجیں گ جائے روٹی اور سبزیپ کیا خ ہو جائے ہم بھی کھائے بھائی جان دال چٹنی
چلیے بھائی جان آپ کے ابو امی جان سب خیریت
امی ابو جان خیریت ہے
ہاں بھائی جان ہماری امی ابو جان سب خیریت
بھائی جان میرے گھر پہ تو رہتے ہیں امی جان ابو جان بھائی جان بہن جان میں رہتا ہوں بھائی جان اور آپ کے گھر پہ بھائی جان
میرے گھر پر بھی بیھے بھائی جن نے اور بہو ابو جان امی جان اور میں بھائی جان فیملی والوں میں اتنا ہی ہے بھائی جان پریوار میں
آپ لوگوں کا تو پریوار بڑا ہے
کیا بھائی جان جی بھائی جان
اور بتاو نا بھائی جان آپ کیا کیا مطلب کیا کیا بنانا آتا ہے آپ کو بھائی جان
بڑی کا اور مچھلی وچھلی بناتے ہیں مرغا کا میٹ بکرا کا میٹ اب آپ کا کیا بناتے ہیں بھجنھ
کی سبزی کوہرا کی سبزی بھنڈی کی سبزی بنا لیتے بھائی جان کٹہل کا سبزی بنا لیتے بھ جان ہم لوکا نہیں کھاتے ہیں اس کا سبزی بنا لیتے ہیں پیاز کا کچریی بنا لیتے ہیں چکن بنا لیتے ہیں مٹن بنا لیتے ہیں انڈا بریانی بنا لیتے ہیں
ہاں ک ہے ف دس کے ج نے لے کایا بھرپور وا اجٹ ہے پانی والا بہت اچھا لگا جی
بہت جتنا چالیس جی کم ہے اورھ آ کا س چل رہا ہے کھائے گ بھ ہاں بھائی ج کھ کھائےچی بھی کھائے آپ
ہاں مھایا
کون کون ب ب تو مد ک کہ
ارے بھائی جان اورائی جانا کون کون س آم کل جائے فٹ بال کہ کرم بورڈ اور نکا چپی اور کاٹ کرتے باقی ٹائم نکل
ب ہم تو پسند کرتے ہاکی کیرم بورڈ بیڈمنٹن وی بال گ ر یہ سب اچھا لگتا مل ہے
ب مطل ہاں بھائی آ چل چتا ہے آو چلنےتا ہے کو تھاس پ ڈلرچچ ھ جی جی
ہاں بت اچھا سے چلا لیجیے میرے کو بھی اچھا لگتا ہے چلانا اسپلینڈر ایم رائڈر اور بلیٹ یہ س اچھا لگتا ہے مے کو بھی
چلیے اچھی بات ہے بھائی
ہم تو کھائیں گ آپ کھائیں کہ کچ جب ک کہ پل بت اچھا لگتا ہےائیگتا ہے جتنا اس سے تعریف کیجیے گ بی آپ مطلب آپ اپنی نانی کے گھر کہ ہیں بھائی جان نانی جان کے گھر پ کیا آپ کے نانی گ نانی کے گھر نانی جان کے گھر کہ ہیں جی
ہاں بھائی
بھائی جن پہلے مہے تھاائے تھ اس کے بدے اپنا گاؤ میں پ والتاتا ل وہا جاس لس ن رہ
اور بتے نا بھجن ٹارے پے ہیں
ہاں تاریخ آ بتا آپ کون کون سا بھائیاھھ نہیں خاا تار کا کھجور کا
مطلب کھجور کا بھی پڑی اور ٹاار کے بھی
بہت لذیب لگتا ہوگا ن ب بھائی ہم تو نو بھی کرتے تے آپ بتا لےاپ کون سے پڑ بارہویں شا پڑھتے
ے چل ک کر
کیاا لگتا بن
اور یہ بھیان سامجک جنم ہے میٹرک پاس ہو کر ل بھائی سائنس
کتنا نمبر لے بھائی جان بھ ج س اچھی بات ہے ایسا ہی میرے کو بھی سبجیکٹ اچھا لگتا ہے ہندی وگان سائنس جیان انگلش میں سر پڑھاتے ہیں کہانی سناتے ہیں وہ بہت اچھا لگتا ہے ب آپ کو ایچھا لگتا ہے جو کر
لو بوولے نا بھائی جی بھائی تھوڑا پانی پی رہے تھے
میریرے کو ہاں بھائی جان ہم ک تو بتل آپ بھ ج
کب آلتا جی بھائی جان سب م کرا بن
جم بھی مج ہےتے کٹرا خسب برتن کڑاہی چپا مٹالاس اور بتائی نا بھان آپ کو کلت کون رنا پسند گا
ہم کیا بجے
ف میں کون کون سا ک
اور بتے نا بھ جان آپ کی ممی جانا ا چا لگائیے چے مندی کاار چے پٹالےے سجن کامے سی کیا بجا تو سب بھی لگتا ہے پس کا ہے خریے ہاں اور بتائی ب جانا آپ کے یہاں موسم کیسا
بھائی جن ہمارے یہاں تو موسم بہت اچھا ہے آپ کے یہاں
ہاں ہمارے یہاں ا بارش ہو رہی ہے بھائی جان جو کہ ہم لوگ چھت پائے اور بت نا بھائی جان آپ کے یہاں اے سی کولر ولر ہے کہ نہیں اور بھائی جانپ
دو تین دن پہلے ہی سے رات کو بارش ہوئی تھی تین بجے سے چار بجے ب
پین ہونا لیا لیا بھائی جی بات س ہے اور سے ہے جی جی ج نہیں دیتا ہے س دوسرا ک بھی آ تھا توم بھی نہیں ہوتے ہے
جکھس اس گا کیا بات کوئی آیا کیا بھائی جان آپ کے
ب م س میں چلنا پ جان ہؤ ہاں ڈسلر سے بولا ہے نا
ب تو بھائی جان ہمے آ اچھی ہوی ہے آپ بھائی بائی
مارےب آپ ک ت ہوگ ج ج چلے بھائی جان آپ کی بات ہو تو بہت اچھا لگا بھائی جان ا س مل گیا تو بھائی جان آپ سے ہم بات کریں گے ٹھیک ہے بھائی جن اپنے ابو م محلام ٹھیک ہے بھائی بھائی اللہ حافظ بھائی جان اللہ حافظ